السلام علیکم محترمہ
وعلیکم السلام
اور سب کہہ رہے تھے
مجاج خراب کر دیے کسی نے یہی بتاؤں آپ کو وہ پوری مر ہپی بنا رکھیی جب
اچھا چلو جیسی مرضی ہو آپ کی مالک جس کی جیسی سوچ تھ اس میں ہم کیا کہ سکتے ہیں تو محتربہ ہم یوں کہنا چاہتے تھے کہ بچوں کو موبائل دینا اچھی بات ہے یا گندمی بات ہے
موبائل نہیں دینے چ ب
پھر بھی آج کل کی مہیلا پیرنٹس ادھتر بچوں کو موبائل دے دیتی ہے ان کو کچھھ کھلانا ہو تو موبائل دے دو کچھ پلانا ہے تو موبائل دے دو ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے ٹائم پہ خود دیتی نہیں خود تو ری دیکھتے رہے کہ جائے گا تو بیٹا تو بھی بیٹھ کے تو بھی دیکھ تو یہ کیا واقعی میں صاہیح مقدمہ
ہاں صحیح نہیں تھوڑا بہت تو دیکے تو کوئی دقت نہیں جیاہ دیکے تو خاب
آگے نا بات محترما سامنے کہ تھوڑا بہت دیکھو تو بچوں کو موبائل بالکل بھی نہیں دینا چاہیے آج کے اخبار اٹھا کے دیکھ لو آپ کو ففٹی ففٹی خجے نا فف فف ف ف تو وہ تو نا میں پھر بھی آپ مطلب یہ مانتے ہو کہ تھوڑا بہت تو بچوں کو دے دینا چاہیے
میں تو تن میں پانچ من دیتی ہوں آئی میرے
محترمہ نواب صاحب کو اپنے سے ایک سیکنڈ کے لیے دے لیکن آپ اس کے ہاتھ میں موبائل دے رہے ہو بچوں کو موبائل بالکل بھی نہیں دینا کیونکہ اسٹارٹنگ میں یہ شروعات ہے ان کی اسکرین ٹائم بتانے کی آپ ایک منٹ پھر وہ دھیرے دھیرے پانچ منٹ پہ وہ جید کرنے لگ جائے گا پھر ٹائم بڑھتا جائے گا
ارے محترمہ ہم آپ کی بات کر رہے ہیں آپ کے شہر کی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں تو اکثر آپ کو دیکھتے ہیں آپ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں اس بیچ میں زیاد تر نوک جھوک ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کے شور بہت اچھے اس معامے میں اور ہر گز نواب صاحب کو موبائل کبھی نہیں دیتے اور وورودھ کرتے کہ نوااب صاحب کو موبائل نہیں دیا جائے نہیں ایسی بات نہیں ہے محترمہ ہم اکثر کیا اوپر تعلیم کرتے رہتے ہیں جہاں تر یا ایکسرسائز وغیرہ تو سب دیکھتے ہیں کہ آپ آپ کے سہجا دے کو اکثر موبائل دے دیتے ہو جو کہ آپ برا مانو گے لیکن مترمہ یہ بہت غلط ہے آپ کو نہیں دینا چاہیے آپ اس کا بھوشیہ خراب کر رہی ہیں
اری آپ کت کا میں تن جھا کےی کسی بھی طرح سے ت چ کتے رہیتے آپ کو
آپ محتر میں ایکچولی کیا ہے نا میں آپ کے سسرال پکش سے ہیں تو اس لیے آپ ہم سے کمات کبھی ہماری جگہ کوئی اور آپ کا پوروش متر ہوتا تو یہ آپ کے جو بولنے کا وہ ہے نا وہ ستر تیس آپ کی طرف سے ہو جاتا کیوكي اس کلگ میں جو آج کل کی جو ماہلائے ہے نا آج بھی ایک بار میں میں بھی پڑھائی جس ادھین کر کے آئے تو جو آج کل کی مہیلا ہیں نا وہ اکثر پرائے پروش پلس ریلس وغیرہ ان ماڈن کے چکر میں اپنے پتی اور فیملی کو اگنور کر کے دوسروں کی طرف دھیان دیتی ہے
سے بولے کہ آج کے جو پورو س ہے نا
نہیں نہیں نہیں محترما یہ بہت پہلے چھوڑ چکا یہ پھولے بہت پھلے کرتے تھے پروش اب جمانج بدل گیا ہے آپ پو بچاروں کو ٹائم وقت کیونکہ اب اتنے خرچے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کو وقت ہی نہیں ملتا ان کو دو ٹائم کا کھانا نصیب نہیں ہوتا محترما
میں انٹرفیئر کے لیے وہ ٹائم نکال ہی لیتی ہ
وہ مہیلاؤں کی سوچ ہے کیونکہ اس لیے آج کل ایس میحلا ے ہی کررہی ہ زیادہ تر کیسز لے آج کیسے مہیلاؤں کے آتے ہیں ابھی انٹرسٹ دیکھ لو ادھر نہیں اور کوئی اور ہوتا تو انٹرسٹ تو
جتا ہے وہ مالک سب دیکھ رہے کہ کس کا انٹرسٹ اس میں ہے
آپ تو دیکھ رہے ہیں مالک ہمیں اور ہمیں بھی پتہ ہے آپ اکثر اکثر مہیلیں مطلب اپنی مطلب بات کو اپنی گغلتی نہیں مانتی ہے لیکن وہ مالک سب دیکھ رہا ہے اللہ کی اللہ کی مطلب سب پہ نظر سب دیک رہے ہیں آپ کے بھی کہ مطلب آپ غط بول رہے ہم گول بول رہے ہیں
وہ ہمیں بھی ان شاء اللہ جانتے ہیں
اب آج کل کی متر ما تو سمجھنے سے پرہی رہتی ہے پرہیز کرتی ہے تو ہم آپ سے کیا ہی کہیں مالکی ہی آپ کو عقل دیں ہم تو رب رب سے خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اچھی عقل دے
ہمارے اندر تو ہے کہ ہم اپنی مطلب سوہر کو سوور مانتے اپنے فیملی کو فیملی م تو ب جو ہماری سو ہے نا ان کو اللہ ہ ہے نا انساء اللہ ان کو بودھی دی ان کی بیگم کو بیلن مارنے ان کے بچے کو بچے جمانے
اچھا اللہ ان کو کون عقل دے کہ بچارے ان کے شہری ان کا خرچہ اٹھا یہ تو ہے نہیں ہے پڑوسیوں کے یہ کھانے گ رہے جن کی طب دن بھر یہ کرتے رہتے چاہتے رہتے ان کے یہاں تو کھانے گیان ہی رہے نہ ہی ان کی کیا بولتے ہیں سر جادو کو خرچہ وہ پڑوسی چلا رہے ہیں نہ ان کے خود کا خرچہ وہ ان کے پڑوسی چلا رہے ہیں نہ ان کے رشتے داروں کے آنے جانے میں ساری مدد ان کے سارے نبھانے میں رشتے نبھانے میں مدد ان کے پڑوسی کر رہے ہیں پھر بھی یہ پڑوسی کی ہی بات عمر ان کے ہی چال چلن کے انوسار یہ اپنی چلتے ہیں غلط ہے محترمہ سدرجا ہو ن مالک سب دیکھ رہا ہے اب مانو نہیں مانو آپ کی مرضی لیکن ہم تو آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ بچوں کو موبائل بالکل بھی آپ آپ کے ساتھ آ بوں کو چڑچڑی ہو چڑچڑی آپ نے دیا موبائل دے کے
کم کر دیں گے محترما دینا بند کیجیے
اچھا بند بھی کر دیی بالکل
تو پھر ربطی مہربانی بنائی ان بچوں کو اور موبائل دینا بالکل ہی کبتی بند کر دیجئے
ہمم بسکری سب جناب
ہم تو آپ سے یہی اپیشا ہی رکھتے ہیں باقی پھر مالک کیا نہیں
ہمے تو سب جانتا ہی صحی ہے
ہم تو آپ کے سجاد حساب کے ہمارے یہ کھیلنے کے لیے آ جاتے ہیں تو تھوڑا ان پہ ہمارے بھی تھوڑا وہ محبت ہے ان سے اس لیے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ آپ تو ایسے ہو ہم جانتے پورا محلہ جانتے لیکن پلیز ان کے بیچارے کو شہزادے صاحب کے فیوچر خراب نہیں کرے ان کو موبائل نہیں د
اور اور مری آپ سے آپ ہماری س ج خود کرنے لگ گی
اور دوسری بات آپ کے اکثر ان کی غلطوں پر ان کو کو سپورٹ کرتے ہیں جو بھی غلط ہے اور بلکہ ان کی غلطیوں پر ان کو سمجھا ہی ہے اب آپ تو کوئی غلطی کری ب چاہے بچائے سدھر جائے گا ایےوڑ سدھے گا بچا ان کو سمجھیں گے تو بھی تو پچاس سترے گا تو بچوں کیط غلط عادتوں میں کرپیا سپورٹ نہ کر کے ان کو اچھا اچھی عادتیں سمجھائیے اور ان کو موبائل بالکل نہ دیجیے یہی ہم آپ سے ایک دعا کرتے ہیں
اللہ ہمرے ساتات ہیں ٹینشن نہ کے
تبھی تو آپ آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کا فچر کراب کر رہے ہیں یہی تو آج کل کی پرابلم ہے آج کل کی یوا جنریشن سننا کسی کی چھاتی نہیں ہے جس میں کاس پ م لائ ا گر نہیں سننا چاہتے کہ ان کو اچھی بات سمجھیں ان کے بھلے لیکن وہ برا مانے گی اور ان کے دماغ میں تو بس و آج کر کے لو کے چکر میں نگیٹو پن بنا دیتا ہے
ہیلو متر میں شاید برا مان گیا ہماری بات کا اچھاھ جمانہ ہی نہیں ہے نا اچھا آ مترم سے بات کر مترما ب شوپگ کرنے جاؤ مترم ہاں تو ہمارے خل جان گو لے جانا دونوں شاپنگ کرے نا ہاں دیکھو کیسے بول نکل گیا آپ کا خے ہم آپ کے نو سزادی کے لیے کچھ بول رہے تھے جب تو بول نہیں نکلتا تھا ساپنگ کےے بولتے تھ
تو تو وہ اتنا انٹرسٹ لنے ل کہ نہیں کیا کرو کیونک میں زیادہ فون دیتی نہیں ہوں اپنے بچوں کو
ترما ہم خود دھ آپ اپنے بچوں کو فون دیتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کے شور قلم کو بتا رہے تھے کہ اب اگر وہ ایسا نہیں سدریں گے نا تو اب وہ موبائل کو آپ کو بھی دینا بند کریں گے ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی موبائل آ سک دئیں گے پھر
کر دو ہم کیسے بھی رہے
مطلب آپ آپ کیش سجا د گے موبائل تو تو کیسے پیرنٹس وہ محترما ہے یار کیوں بچے پیدا کر لیتے ہو آپ جسی جیسے ملنا وہ تو کرنا ہی نہیں چے تو کم سے کم ان کے فیوچر کے لیے اچھے بتا رہے ہیں تو آپ اچ ہماری بات تو ٹھیک ہے دوسرا بولتا ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا نہیں مانتے دوسرا بولتا اچھا نہیں لگتا خود تو اتنا ہی بات تھوڑی ابزرو کرو
جوون کا بھی
ا خدا اللہ ہو اکبر کون سم وہ چلو جیسی ہے آپ کی مرضی ہے آپ جانے ہیں آپ کے نواب صاحب جانے ہم وہ تو ہمارے یہاں دیتے تھڑے نواب صاحب ہمارےاتھ کھیلتے ہیں تو ہم انہیں محبت اس لیے سمجھائے تے باقی آپ کچھ بولنا صاف غلطی ہوگی ہماری سے
نہیں نہیں ایس سے ہم آ بچے کو ف خدا حافظ